ہیلو
ہلو
ہوں بولو میں نے پوچھا تھا کہ شاپنگ میں تمہیں کیا پسند ہے ویسے ہی وہی پوچھا تھا نا
مجھے یاد ہی نہیں ہے کب پوچھا
ت بھی پوچھا جب کال جب کال کی تھی میں نے
مجھے بولو آپ نے وہ دوسرا والا نکالا
نہیں ابھی پہلا ہی تھا نا
نہیں میں نے تو دوسرا والا نکالا مجھے کہاں پتاہ تھی
ہاں پہلا ہی نکالو نا ابھی ابھی اس میں بہت ہے
مجھے پتہ ہی نہیں ہے
ارے اب پہلا نکالو میں بول پ ہوں
اچھا
ہاں ویسے ہی ایک بات بتاؤ
ہاں
اچھا ایسے ہی بتاؤ وہ زیادہ یہ نہیں ہے مجھے بتاؤ جب تم بارگیننگ کرنا چ مطلب جب تم بارگیننگ کرتی ہو نا تو کیا تمیں اچھے پروڈکٹ صحیح دام پر ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بارگیننگ کرنے سے ہم پھر صحیح پروڈکٹ پائیں گے
ہاں کیوں نہیں
اچھا ویسے ویسے صحی بات ہے آپ کی بھی شاپ شگ صرف چیزیں خریدنا نہیں ہوتی بارگیننگ بھی کچھ کام ہے یہ لوگ تو ایکسٹرا چارجز پہلے ہی سے ہی لگا لیتے ہیں نا
ہاں ہاں بالکل صحی کہاں ہم نے کچھ دکاندار کو تو بارگینگ کے لیے پہلے سے ہی زیادہ پرائز بولتے ہیں
ہاں ہاں یہ بات ہے یہ بات ہے آپ نے صحی بولا
ہو
اچھا یہ بتاؤ مجھے چلو دوسرے پہ ہی اب تو میں تو مل چید ہا تمیں تو ملنے سے رکھا نا وہ
میں تو بول رہی تھی نا میں تیار ہو گئی کیسی لگ رہی ہوں
بہت اچھا اچھی لگ رہی ہو پت ہے مجھے نا مجھے نا کہ مطلب ایسے تیار ہونا مجھے اچھا لگتا ہے ایسے تم بہت اچھا ڈال لیکن شاپنگ کے لیے کمفرٹیبل شوز پہن پہنی ہے نا یا ایسی ہی کوئی بھی سینڈل اٹھا لی
نہیں اس بار میں نے کمفورٹ کو فیشن پر
پرورٹی اچھا ٹھیک ٹھیک یہ تو اچھی بات ہے چلو ٹھیک کیا تم نے
چلو جلدی چلتے ہیں ورنہ بھیڑ اور بڑھ جائے
چلو
السلام علیکم محترم
ہائی مارکیٹ پہنچنے کے بعد او ہوو ہو ہو ہو سر درد ہوتا ہے مجھے
مارکیٹ اتنا روشن لگ رہا ہے
ہاں یار شام کے وقت مارکیٹ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن اب سر گھوم رہا ہے کہ بججٹ اتنا سا ہے اب لے کیا کیا
دیکھو کتنی ساری دکانیں سجی ہوئی ہیں
ہار دکان والی کی کوشش ہیں کہ لوگ انہیں کی طرف آئے
مجھے تو پہلے قبروں والے دک دکان میں جانا ہے
ٹھیک ہے چلو
یہ بلو سوٹ کیسا ہے ویسے
ا اچھا ہے لیکن پہلے وہ ڈیزائن بھی دیکھ لیتے ہیں کیا پتا ان میں تمہیں کچھ اچھا لگے
مجھے لگ رہا ہے کہ
ہاں ہاں
ہی لے لیتی ہوں
ابھی تو ہم اندر آئے ہیں تھوڑا دیکھ لو پرکھ لو ادھر ادھر گھومو تھوڑا آنکھیں کھ لو پھر شاپنگ کرتے ہیں یہ تمہاری جلدی نہا کبھی کچھ کرنی نہیں دیتی
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ہاں تو اب بھی کوئی کیا بول رہے ہیں یہ نیا کلیکشن ہے بہت ڈمانڈ میں چل رہا ہے
یہ پنک والا بھی اچھا لگ رہا ہے نا
ہاں اس کا کلر توم پر سوٹ کرے گا
اور یہ گرین والا
وہ بھی اچھا ہے
مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا لوں
اس لیے تو میں ساتھ آئی ہوں میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہ بجٹ
ہاں
گھر سے کیا بولا مجھے پتا تھا تو ایسا ہی کرو گی
نہیں ایک ہی لے لیتی ہوں
ہاں اچھا ڈس ج میں
ایک سور لینے آئی تھی اور آدھا گھنٹہ لگا دیا
شاپنگ میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک وقت ضائع کرنے کی وجہ ہے
اچھا اپ چلو ہینڈ بیگ دیکھتے ہیں
چلو تو چلتے ہیں اب وہاں بھی تینوں چار ا مت اٹھا لینا
نہیں نہیں یہ بلیک ہینڈ و کتنا کلاسی لگ رہا ہے نا اپ دیکھو
ہاں اور ہر ڈریس کے ساتھ میچ بھی ہو رہا ہے ہو جائے گا
مجھے لگتا ہے یہ لینا چاہیے
ب میں بھی ایگری کرتی ہوں سوٹ کر رہا ہے
فائنلی اس چیز پر ہم دونوں کی سیم اوپینین
ہ ہوں بالکل وہ بھی کہاں بیگ اس پہ
بالکل پرائز بھی ٹھیک لگ رہا ہے
باہر کے د کی کوشش کرو ایک ہی پل م مدے دو
اچھا پھر تو بھیا کو بولنا ہی پڑے گا تھوڑا کم کرو نا
اب یہ کیا بول رہا ہے آلریڈی بیسٹ ریٹ ہے کہاں سے اتنا نہیں ہے تھوڑا اور کرو اس میں بارگننگ
تھوڑا اور کم کر دیجے
ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہیں آپ کے لیے تھوڑا کم کر دیتا ہوں
ہاں دیکھا
ہاں تم بارگگ میں ایکسپرٹ ہو تم بھی کہاں جانے والی تھی
پریکٹس میں تو پریک پٹس کر لیتی ہو
میں مجھے نظر آ رہا ہے
دیکھو ایئر رنگ کتنی سندر دکان ہے
چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ
مجھے تو یہ چھوٹے والے ائیر رنگز پسند آئے
اور مجھے یہ سمپل ڈیزائن والے
مجھے لگتا ہے سمپل چیزیں زیادہ ایلیگینٹ لگتی ہیں
بالکل
ویسے شاپنگ کرتے کرتے تھکن نہیں ہو رہے
تھوڑی ہو رہی ہے اب ہمیں خوشی سے لگ نہیں رہی ہے
چلو مجھے بھی لگ رہی ہے
چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں بھوک بہت زوروں کی لڑک لگ
ہ میں تو اسی بات کا انتظار کر رہی تھی
ہاں جی اس کا تو گھر پہ ہی ہے پہلے ہی ڈ جن ہوا تھا
مجھے ایک پلیٹ چار چاہیے
اور مجھے آئس کریم
شاپنگ اور کھانا پرفیکٹ کمبینیشن
ہاں صحی کہا
بچپن میں یاد ہے جب ہم مارکیٹ آتے تھے
ہاں تب ہم صرف گول گپے اور آئس کریم کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے آج تو اس میں چاٹ بھی شامل ہے
اور اب کپڑے اور ہینڈ بیگ کے لیے
وقت کے ساتھ پسند بدل جاتی ہے
لیکن مارکیٹ گھومنے کا شوق اب بھی وہی ہے
صحی بولا تم نے بالکل
چلو کھانا ختم کر کے سینڈل دیکھتے ہیں
ہاں مجھے بھی سینڈل لینا ہے یاد ہے نا میں نے گھر پہ ہی بولا تھا
اچھا ہوا میں نے یاد دلایا
ورنہ تمہاری شاپنگ میں میری چیز رہ جاتی
ہوں سچ ہے
ہاں
یہ بیگ سینڈل بہت سندر ہے
ہاں یہ بی سینڈل بہت سندر ہوتی ہے اور کمفرٹیبل بھی لگ رہی ہے
ٹرائی کر کے دیکھو یار
ٹھیک ہے یہ تو سچ میں واؤ یہ تو سچ میں بہت اچھی ہے کمفرٹیبل لگ رہی ہے
ترل ل
ہاں مجھے لگتا ہے یہ پرفیکٹ ہے
مبارک ہو تمہاری شاپنگ بھی سکسیزفل ہو گئی
اور تمہاری بھی اب
اب گھر چلے
ہاں ورنت تمہیں کوئی اور دکان نظر آ جائے گا
ارے نہیں
مجھے پتا ہے مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں اس معاملے میں
اچھا چلو گھر چلتے ہیں
آج کا دن بہت اچھا تھا
ہاں شاپنگ سے زیادہ مزہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں آیا
مجھے بھی
اگلی بار پھر چلیں گے
ضرور لیکن پہلے بجٹ جمع کر لو
یہ سب سے مشکل کام ہے
اور شاپنگ سب سے آسان
بالکل صحیح کہا تم نے
ہ چلو پھر چلتے ہیں اللہ حافظ
ہاں چلو چلتے اب گھر بھی لیٹ ہو گیا کرری شام کئی وقت شام کے ٹائم پھر پتہ نہیں اس میں موسم میں بھی کچھ
ہاں چینج آ رہی ہے یہی کر دا چلو
چلو کوئی بات نہیں پھر میں رکھتی ہوں
اللہ حافظ